السلام
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
بس ٹھیک
کھانا ہوا
جی آپ نے کھایا
جی الحمد للہ
مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی
ہاں جی
مطلب یہ کہ زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے ان انسان کے لیے کیونکہ اگر کوئی ہمیں مطلب بری طرح بات کرتا ہے ہمیں کتنا برا لگتا ہے اس انسان کا اپ کو پتہ ہے انسان کو اللہ تعالی نے مارنے متوں سے نوازا ہے جن میں زبان جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے
بالکل زبان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنے خیالات جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں
صحیح بات ہے آپ کو پتا ہے مطلب زبان چھوٹی سی چیز ہے مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ وہ زب بند سے نکلا ہوا لف اس کا بھی واپس نہیں آتا اس لیے ہمیں ہمیشہ خیال رکھنااہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں میٹھا بول جو ہے وہ دل جیت لیتا ہے لیکن ایک سخت اور الگ جملہ دلوں کو توڑ دیتا ہے زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ تیر کی طرح ہوتا ہے جو کبھی بھی واپس نہیں آتا
بالکل صحیح بات ہے وہ کہتا کہتے ہے نا کہ گیا ہوا وقت اور کہی ہوئی بات وہ کبھی واپس نہیں آتی علم حاصل کرتی ہیں اور معاشرے میں اچھے تعلقات پیدا کرتے ہیں اگر زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ محبت اخوات اور احترام کو فروغ دیتی ہے لیکن اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ نفرت دشمنی اور فساد کا سبب بن جاتی ہے
صحیح بات ہے اسلام میں بھی زبان کی حفاظت پر خاص زور دیا گیا ہے جھوٹ گی بت چگلی بہتان بد زبانی اور دل آزاری جیسے گناہ زیادہ تر زبان ہی کے ذریعے س ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم جوڑ بولیں گے وہ بھی زبان سے ہی گھی بچچ چگلی یہ سارا کچھ ہم اپنی زبان سے ہی کرتے ہیں گی بت انسان کی نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور چگلی معاشرے میں نفرت اور دشمنی پھیلاتی ہے اسی طرح جوٹ بھی جو ہے وہ ای مات کو ختم کرتا ہے جس کے نتیجے میں رشتے کمزور ہو ج جاتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے اپنی سپاہی کو بولا دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہوگی مز دار چیز ہوگی وہی لے آؤ تو وہ گیا اس کا جو یہ یہ تھا کا وزیر وہ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے بہت سوچنے کے بعد کیا کیا اس کو اس نے زبان لائی اور اس نے اس زبان کو اچھے سےیری اچھے طریقے سے پیش کیا مطلب اس میں نمک ومک ڈال کے اچھے سے اسے بادشاہ کو مزہ آیا اور اس نے کھا لیا اس نے بولا ہاں اچھا کیا آپ نے یہ بات مان لی میری اب سب سے بری چیز جو ہے وہ لے آؤ میرے پاس اس کو میرے پاس پیش کرو اور اب یہ وزیر پھر سے گیا اور اس نے کیا اس نے یہی زبان پھر سے لائی لیکن اس کے اس نے کیا کیا اس نے اس کو فی کے طریقے سے تیار کیا اس میں کوئی مزہ نہیں تھا اور بادشاہ کو ان کے پاس گیا اور اس کو کھلایا بادشاہ کو مزہ نہیں آیا لیکن بادشاہ نے اس کو بولا کہ یہ کیا آپ کو میں نے اچھی چیز مانگی تو اپنی زبان لائی بری چیز مانگی تو اپنی زبان لئی اس میں کیا فرق ہے تو وزیر نے کہا بادشاہ صاحب سلامت میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی جو یہی جو زبان ہے یہی انسان کو کامیابی دے سکتی ہے اور عزت بھی دے سکتی ہے اور ت بھی
صحیح بات ہے زبان کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل خاموش رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کریں بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کی زبان سچ ہے یا نہیں ضروری ہے یا نہیں اور کسی کے دل کو ٹھس تو نہیں پہنچ ج گی جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتے ہے وہی حقیقت میں با کردار اور با اخلاق انسان کے
بالکل زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو جوڑ یہ بد چگ لی جیسا کہ آپ نے کہا گالی گلوچ بہتان بد زبانی اور فض باتوں سے بچائے ایک سمجھدار انسان بولنے سے پہلے سوچ کہ اس بات کو کی دوسروں پر کیا اثر ڈال ڈالے گی اتھی اور نرم گفتگو لوگوں کے دل جیت لیتی ہے جبکہ سخت اور تلک زبان دلوں میں دوریا پیدا کرتی ہے انہیں تکلیف دیتی ہے
صحیح بات ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے زبان کی حفاظت کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور موبائل فون فون کے ذریعے باتیں بہت تیز سے پھیلتی ہے ایک غلط پیغام جو ہوتا اہ وہ جھوٹی خبر یا نفرت آمر جملہ پورے معاشرے میں فساد پیدا کر دیتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ کسی انسان سے کوئی بات بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے یہ نہیں انسان دیکھتا کہ مطلب لو یہ نہیں سوچ رہے کہ غلط کسی سے بھی ہو سکتا ہے پھر اسی بات پہ اس کو کچھ کیا جاتا ہے اس لیے ہمیں تحری زبان کے بھی اسی طرح
حفاظت کرنی چاہیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے بالکل آ اگر ہم دیکھیں جوٹ زبان کی سب سے بری برائیوں میں سے ایک ہے جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہے سچائی انسان کو عزت اعتماد اور کامیابی ادا کرتی ہے جبک جھوٹ انسان کو رسوائی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح جیبت بھی ایک بہت بڑا گنا ہے کسی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بییاان کرنا گیبت کہلاتا ہے گیبت سے معاشرے میں نفرت اور بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں
کا اظہار کرتا ہے یہی زبان اگر درست استعمال ہو تو انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے اور اگر غلط استعمال ہو تو عزت کو ذلت میں بدل دیتی ہے اسی لیے زبان کی حفاظت ایک عظیم اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے
بالکل زباں بالکل طالب علم کی زندگی میں زبان کی حفاظت کی خاص اہمیت ہے ایک طالب علم اگر اپنی اساتذہ والدین اور دوستوں سے ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ سب کی نظر میں عزت حاصل کرتا ہے بدتمیزی اور بد زبانی نہ صرف تعلیم پر منفی اثر ڈالتی ہے بلکہ انسان کے کردار کو بھی نقصان پہنچاتی ہے کامیاب طالب علم ہمیشہ گفتگو میں شائستگی اور سنجیدگی کو ا خ تیار کرتے ہیں
زبان کا غلط اس استعمال اگر کریں گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اکثر جھگڑے نفرتیں اور دشمن منیا ایک غلط جملے طرز یا بدعمانی سے شروع ہوتی ہے انسان کبھی غصے میں کبھی ہ حسد میں اور کبھی مزاق کے نام پر ایسی بات کہ جاتا ہے جو سامنے والے کے دل کو زخمی کر دیتی ہے الفاظ کے زخم جس مریض سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل اور دماغ پر دیر تک اثر رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے زبان انسان کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے ایک پاکیزہ زبان والا شخص معاشرے میں عزت اور محبت حاصل کرتا ہے جبکہ بد زبان شخص لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے زبان کی حفاظت سے نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر بنتی ہے بلکہ پورا معاشرہ امن محبت اور بھائی چارے کا گہرووا بن جاتا ہے
صحیح بات ہے زبان کی حفاظت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان سچ بولے جھوٹ وقتتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن سچ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو کامیاب بناتا ہے زبان کی حفاظت صرف بول چال تک محدود نہیں بلکہ لکھے ہوئے الا بھی اسی زمرے میں آتے ہیں مطلب آج کل اگر ہم دیکھ کہ جو میں نے ابھی بو سوشل میڈیا واٹ وٹسپ وغیرہ جو ہو ہے اس پر بھی ہم باتیں کرتے آج کل تو منہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے اسی پر پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں اس میں بھی خیال رکھنا چاہی چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کہیں ہماری بات غلط تو نہیں ہے کہیں سامنے والے کے دل پہ ٹھس
صحی بات ہے اکثر آپ کو پتا ہے اگر کوئی کوئی بچہ اسکول میں بد زبانی کرے تو سیدھا اس کا اثر اس کے ماں باپ پر جاتا ہے کہ اس کو گھر والے کیا سکھاتے
مجھے لگتا ہے ٹیچر اس کو اسی وقت بولتا ہے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہی سکھا
صحیح بات ہے ابھی اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے مطلب تھوڑا کیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آپ کو عقل نہیں ہے آپ کو تمیز نہیں ہے آپ کو گھر میں یہی سکھاتے ہیں تو اس کا سیدھا یہ اثر اس کے پہلے اس کے ایک خاندان پہ ہی پڑتا ہے اس کے گھر پہ پڑتا ہے اسی طرح سے ایک لڑکی اگر سسرال میں جاتی ہے اور وہ بڑوں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے تو اس کو بھی وہاں پہ یہی سننے کو ملتا ہے کیا آپ نے ماں سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے کیا آپ کو م ہے نا کیا آپ کو ماں نے کچھ نہیں سکھایا ہے کیا آپ گھر میں بھی یہی کرتی تھی آپ ایسی ہی زبان لڑاتی تھی اس لیے ہمیشہ دھیان رہنا چاہیے کہ اب زبان کا صحیح
اور مجھے لگتا ہے جو یہ زبان درازی کرتا ہے نا یا مطلب زبان سے زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا اس انسان کی پھر مطلب ایک بار نفرت ہو جاتی ہے پھر پھر اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا چاہے پھر وہ کوئی بھی اچھا کام کرے لیکن اس کا پھر وہ وہ دل سے سے اتر جاتا
پت ہے میری ماما کا کہنا ہے کہ جو بھی مطلب اپنی بیٹیاں ہم ہم آپ کی بیٹیاں اگر ان سے کوئی بدتمیزی مطلب بولتی ہے اگر آپ کرو گے نا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی یا زبان درازی کرو گی مجھے آپ کی بھی نفرت ہو جائے گی کیونکہ اس سے اس انسان سے بہت ناف
یہ تو صحیح بات ہے کیونکہ یہ برداشت نہیں ہوتا ہے اب دیکھنا چاہے کوئی بھی انسان ہو وہ کہہ دیتے ہیں نا کچھ زیادہ اب میں یہ ہو ہے کہ کوئی مطلب اگر وہ تھوڑے اس کو تو لگے گا ہی نہیں میں نے کچھ الٹا بولا لیکن اس سے انسان کے دل کو بہت برا اثر سر ہوتا ہے بہت برا لگتا ہے
خر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان کی حفاظت ہر مسلمان اور ہر مذہب انسان کی ذمہ داری ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور ہر قسم کی بری بات سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے اگر انشاء اللہ ہم بھی اس بات پر غورو کر کریں گے انشاء اللہ